تو
ہیلو
جی کیسی ہیں آپ اور کیسی ہیں آپ ہیلو
ہاں
آ رہی ہے آواز آپ کی ہمیں ہیلو آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے جی ہاں کیسی ہیں میں ٹھیک ہوں آپ بتائیے گڈ مارننگ میم مت بولیے ہ
اچھا اوکے
میم مت بولیے اور کیا کر رہی ہیں اس سمے آپ
کل ارے کیا نہیں کرنا س کا کم س ابھی تو کھانا وغیرہ بنائے آپ کا چائے ناشتہ ہو گیا
ہ ہ جی ہاں میرا میرا تو ہو گیا چائے ناشتہ اور آپ کا ہوا
ہاں میرا بھی ہو گیا ہے بس گھر کے کام ہی ہیں ابھی بڑ کر رہے تھے تو ہم نے کہا دیکھیے آپ کا کیا حال چال ہے آپ کیا کر رہے ہو
چ کچھ نہیں اس سمے بارش کا موسم ہے بارش اتنی ہو رہی ہے اس س میں بڑی دقت ہو رہی ہے بارش میں
ہ بارش میں تو ہر جگہ یہی پروبلم ہے
ہ کچھ لوگوں کو بارش اچھی لگتی ہے
ہاں برابر ہے پر کیا ہے جب زیادہ ہوتا ہے نا تو ہاں پر زیادہ ہو تو چاہے کہیں پہ بھی رہو تو سب کو دیکت ہونے لگتی ہے
ہاں اس سمے تو بارش بہت زیادہ ہی ہو رہی ہے نا
ہاں بہت زیادہ ہو رہا ہے کیا کیا جائے نہیں ہو تو نہیں ہوتا ہوتا ہے تو پھر لوگ تھک جاتی ہوں بارش کو دیکھ دیک
ہ ہوں
بارش میں اور ممی پاپا سب لوگ
سب لوگ ٹھیک ہے آپ بتائیے آپ کے ادھر سب لوگ ٹھیک ہیں
ہاں سب گھر بھی ٹھیک ہے بچے لوگ اسکول گئے ہیں ہاں جٹیک ہے ہم نے کہا دیکھے کال کر کے کیا ہو رہا ہے
اچھا
جی آپ کے ادھر کیا ہوگا ہاں کھانا وغیرہ سب بن گیا ابھی ابھی بھی کام ہوا تھ ہے نا برتن وغیرہ صاف کرنا ہے بہت کام ہے ابھی تو کر ہی رہی ہے فی الحال
اچھا میں بھی سیم یہی کر رہی ہوں ابھی کام و کر رہی ہوں اس سمے کیونکہ بارش بھی ہ
سر تری ہے
سب سے دیکت کپڑے کی ہوتی ہے اگر کپڑے دھل لو بارش ہو گئی تو لاؤ پھر دھوپ نکل جاتی ہے پھر جاؤ اسے واپس پھیلا کے کیا آؤ پھر لاؤ بڑی دقت ہو جاتی ہے
دوڑا نا دوڑا نہیں والا کام کر دی تھ بگوان
ہاں دوڑنا بہت پڑتا ہے بڑی دقت ہو جاتی ہے دوڑنے میں ہی زیادہ پریش انی ہوتی ہے اور کسی میں نہیں ہوتی ہے
ہ ہم لوگ کا تو کیا کریں گے بالکنی میں کپڑا ڈالیں تو ٹھیک ہے اگر ہوا چلا تو بھیگ جاتا ہے پھر کیا کرتے ہیں پنکھے پنکھے کا ہوا سے سکھانا پڑتا ہے وہ بھی دھوپ کا لگ کتنی ہے اور کپڑے کو بار بار ادھر پلٹو ادھر پلٹو تو جا کے سوکھے گا
اوپر سے اسمل الگ سے آتی ہے اگر دھوپ
اور دھوپ کا دھوپ کا کپڑا رہتا ہے تو وہ ٹھیک رہتا ہے ابھی ایسا سکھانے میں دھوپ کم لگ پاتی ہے نا دھوپ تو کتنے دن سے نہیں ہو رہی ہے
ہوں دھوپ نہیں ہو رہی ہے بڑی دقت ہو رہی ہے
دھوپ نہیں بارش کیا ہے جیسے دو چار دن ہو گیا تو ایک دو دن تھوڑا سا دھوپ ہو جاتا نا تو ٹھیک رہتا اب تھوڑا بھی نہیں ہو رہا ہے اور پانی بھی نہیں سوکھ رہا ہے نہ ہی کوئی کپڑے سوکھ رہے ہیں
بارش الگ سے ہو رہی یہ ہے
کپڑے کم نہیں ہو رہے ہیں بچوں کے ڈبل ڈبل ہو جاتی ہیں ہم لوگوں کے ڈبل ڈبل ہو جاتے ہیں نا اسے بھی کپڑے زیادہ ہو جائیں گے سکھاتے بیٹھو اس وجہ سے اور کپڑے نکال لو تو نہیں سوکھ رہے ہیں
ہاں دیکھو ہم لوگ کے تو صحیح رہتے ہیں ہم لوگ کے دقت نہیں ہوتے لیکن بچے اتنا گندے کرتے ہیں یہ ہم لوگ سے زیادہ تو بچوں کے کپڑے نکلتے ہیں
اور بچوں کے بھی ایسے ہی رہتا ان کو اپنے حساب سے ہی کپڑے پہننے دو ہیں اب وہ نہیں کہ ہاں چلو کیسا ہے یہ کلر اتنا بارش ہو رہا ہے کیا لینا دینا ہے
ہمم ہمارا ہمم ہمارا تو ایک کی بیبی ہے اور اس میں بھی اتنا پریشان کرتا ہے اتنا پریشان کہ ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں اس سے کہ کتنی جلدی وہ بڑا ہو جائے اپنے کام خود کرنے لگے ہاں ابھی تین سال کا ہے
ہوں ارے وہ ہوتا ہے کہ ا مطلب ایسا لگتا ہے کہ بچے بڑے ہوجائےنگے تو تھوڑا بڈن کم ہو جائے گا بڑے ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا ان کے اور ہاتھ پیر ہو جاتا ہے تو اور اپنے من کا کرنے لگ جاتے ہیں ایسے ہی ہم لوگ سوچ سے بڑے ہو جاتے تو تھوڑا سمجھدار ہو جاتے تھوڑا صحیح رہتا
ہمم لیکن بچے کہاں سنتے ہیں بچے تو اپنے ہی دھن میں رہتے ہیں ہ
جب ان کی زبان بھی ہو جاتی ہے نا بڑے ہوتے تو ان کی زبان بھی ہو جاتی کی کیا کرے کی زبان بھی سنو تو ان کی فرمائیش سنو
فرمائشیں تو ان کی اتنی اتنی ڈھیر ساری فرمائشیں رہتی ہے کہ پریشان ہو جاؤ ان کی فرمائیشںیں ہیں
وہی بات نا ان لوگوں کے خواب ہی اتنے ہیں دیکھوں ہی مت
ہوں بہت پریشان کرتا
رہتے ہیں تو تبھی سن کے خواب ہے بھائی ہم کو یہی پہننا ہاں ہے یہی نا ان کے وہ تو پھر بیٹھے رہتے تھلا
ہوں صحیح ہوں ان لوگ کی عادت بہت بری ہوتی ہے آج بارش بہت ہو رہی ہے ادھر بڑی دقت ہو رہی ہے بارش کی
جی
ادھر تو کچھ زیادہ ہو رہی ہے ہمم مزہ لیکن آتا ہے بارش میں بھیگنے ہاں ابھی بھی ہو رہی ہے بارش تبھی تو میں اندر بیٹھی ہوں میں آج کہاں باہر نکل پائی تھوڑا میں مطلب سوچی تھوڑا باہر بیٹھوں گی موسم ٹھنڈا تھا لیکن ٹھنڈے کی کی وجہ سے صبح سے اتنی بارش ہو رہی ہے کہ کہ باہر کیا میں مطلب گیٹ سے تھوڑا آگے بھی نہیں جا پا رہی ہوں بہت تیز ہو رہی ہے بارش بڑی دقت ہو رہی ہوں اچھا لگتا ہے لیکن موسم جب بارش ہوتی ہے
اچھا لگتا ہے ایسا مطلب زیادہ بولی ٹھنڈ ہی لگتا ہے ہم لوگ کو تو مطلب چھت پر کھانے میں کے بارش میں کھیلنے میں اچھا لگتا ہے ابھی ادھر تو میرے کو نہیں اچھا لگتا کھر پٹی لگنے لگ جاتا ہے گاؤں میں رہےو تو تھوڑا تو ادھر اپنا بارش میں اچھا لگتا ہے ادھر پھر کچرا پٹی میں رہتے ہیں
ہوں ہوں بس مٹی کی دقت ہوتی ہے بارش میں اتنی جو مٹی ہوتی ہے کیچڑ کیچڑ اتنا کیچڑ کی دیکھ کے عجیب سا من لگتا ہے اور کیڑے اڑے نکلتے ہیں وہ بھی دیکھ کے عجیب لگتا ہے
ہو آپ کی بیٹی سو گئی ہے
نہیں ابھی جگ رہا ہے سویا نہیں ہے کھیل رہا ہے اکیلے اکیلے ہی کھیلتا ہے اکیلے ہی کھیلتا ہے کوئی ہے نہیں چز اس کے سائز کا یہاں پہ اکیلے ہی ہے
چلو اکیل اس کی عادت پڑجاتی ہے نا اکیلے
ہوں
ہیلو نو اس کے ساتھ کھیلے گا اور کس اور سچ چلو ہ
ہوں بس یہ ہے کہ پریشان نہیں کرتا ہے
چلو اچھا ہے اپنا پیٹ بھر کچ بچے کیا ہوتا ہے نا پیٹ بھر جاتا ہے نا تو کھیلتے ہیں ایسا ہے وہ بچوں کی عادت ایسی ہے کہ گود میں ہی رہو گود میں ہی لے کے سارے کام کرو ان کے گود کی عادت ہو جاتی گی
وہ والے بچے نہیں اچھے لگتے جو ہمیشہ گود میں ہی بیٹھے رہتے ہیں ماں کے
اے بچوں کو کھلا پلا تو کھیلتے ولتے رہ تو اچھا لگتا ہے ہممی آ روتی ہیں ہین ہین کرتے رہتے ہیں گود میں لیو تو چوپ رہتے ہیں نیچے رکھو تو رونا شرع کرتے تب آتا ہے سا
تب بہت غصہ آتا ہے من کرتا ہے بچے کو پھڑ دوں
کام کرے کن لوگوں کو لٹکائے رہے ہیں یہ ہوتا ہے بچےسحس ہنستے کھیلتے رہتے تو کوئی چلتا پلتا انسان بھی پکانے کھلانے لگ جاتا ہے رو توڑو بچوں کو تو بہت جلدی چھوٹا نہیں ار بھیا کون چو ہے ا بھی رونے لگے گا
ہاں لیکن جب ممی کے گودی میں آنا ہوتا ہے تو اتنے معصوم بن جاتے ہیں کہ کوئی ہے ہی نہیں ان کی طرح معصوم
ہاں پھر کیا ہے نا ماں کو دیکھ کر دیا آنے لگ جاتی ہے نا
ہوں
دیکھ کر لگتا ہے کہ ہاں صحیح میرے بچی سے کوئی ہے ہی نہیں
تو سب کام وام چھوڑ کے پہلے اپنے بچوں کو دیکھنا پڑتا ہے
اب کیا کریں پہلے وہی چیز پڑھتے ہیں نا وہی زیادہ امپورٹینٹ پڑھتے ہیں ہم کام تو بعد ہی کر لینگے
ہوں صحیح بات کام تو ہوتا رہے گا
بچے بولتے نہیں جبتلک ہی ہے ہضر
وہ ہاں وہ تو گئے کام پہ
آپ کی ادھر بارش ہو رہی ہے اس لیے تھوڑا تھوڑا نیٹ ورک چھوڑ دے
ہاں بارش تو ادھر ہو رہی ہے ہوں ٹھیک ہے میں ابھی بعد میں فون کرتی ہوں
ہاں ہاں ٹھیک ہے
ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے